ہیلو جی کیسےو ہو آپ
جی بڑھیا آپ بتائیے
بھی بڑھیا اور کیا کر رہے ہو آپ
ہ اور بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل
آج کل کچھ نہیں بس کام وام کر رہے ہیں ڈگعگر
اوکے اسٹڈی کیسے چل رہی ہے آپ اوکے
اسٹڈی اچھی چل رہی ہے ج
ہوں ہوں ہوں
آپ بتائیے
میں بھی ٹھیک ہوں اور میں کیا پوچھ رہی کہ بھول گئی آپ کو مجھے بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم دونوں اتنے سال بعد ایسے بیٹھ کر آرام سے بات کر رہے ہیں یاد ہے وہ دن جب ہم اسکول سے آتے ہی ایک دوسرے کے گھر بھاگ جاتے تھے اور گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے تب لگتا تھا کہ ہماری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی نہ کوئی پریشانی ہوگی نہ کوئی دوری آئے گی لیکن دیکھا آج کتنے سال بعد نکل گئے کتنی چیزیں بدل گئی پھر بھی آ جب تم سے بات کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم وہی پرانے والے دنوں میں واپس پہنچ گئے
ہاں بالکل سچ بول رہے ہو بولوں میں تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے تم بالکل نہیں بدلی وہی بات طے کرنے کا طریقہ وہی حسل کا انداز مجھے یاد ا جب ہم چھوٹے ہم چھوٹے تھے تو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتے تھے کبھی بارش آ جات تھی تو ہم چھت پر جا کر ناشتے تھ کبھی کوئی نہیں فلم ت تھی تو ہم ان کے گانے یاد کر کے پورا دن گاتے رہتے تھے آج زندگی اتنی بھاگ توڑ والی ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کہیں پیچھے چھوٹ گئی ہے
ذگذگذگ بگغشغ س کت ہاں اور سب سب سے مزے دار بات یہ ہے کہ تب ہمیں لگتا تھا کہ بڑے ہو کر زندگی بہت آسان ہو گئی ہم سوچتے تھے کہ بڑے ہوں گے اپنی مرضی سے سب کریں گے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ بچپن کی پریشانیاں کتنی اچھی تھیں اصلی زندگی کی ذمہ داریاں تو اب شروع ہوئی ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے پہلے ہماری سب سے بڑی چنتا ہوتی تھی کہ ہوم ورک پورا ہوا یا نہیں ٹیچر بانٹیں گے یا نہیں اور اب سوچتے ہیں کام رشتے بھشیہ پریوار اتنی ساری چیزیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں لیکن مجھے خوشی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے تو وہ کرنے کا من کرنے کے بعد من ہلکا ہو جاتا ہے تم میرے لیے ہمیشہ ویسی ہی رہو گی
ہاں یہ سن کر اچھا لگا ویسے بتاؤ تمہاری زندگی کیسی چل رہی ہیں سچ سچ سچ بتانا صرف میں
صرف یہ مت کہنا کہ سب اچھا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں تم اندر کی باتیں چھپانے میں بہت ماہر
نہیں نہیں ارو تم آج بھی مجھے اتنا ہی سمجھتی ہو سچ کہوں تو زندگی ٹھیک چل رہی ہے لیکن ہر دن نیا کچھ سیکھا رہا ہوں کبھی لگتا ہے سب کچھ بہت اچھا ہے اور کبھی لگتا ہے کہ کچھ چیزیں میری سوچ سے بالکل الگ ہو گئی لیکن شاید یہی زندگی ہے نہ ہر دن ایک نئی کہانی
صحیح کہا مجھے بھی لگتا ہے انسان عمر کے ساتھ بدلتا نہیں بس اس کی سوچ بدل جاتی ہے
پہلے ہم سپنوں کے پیچھے بگ تھے اب سپنوں کے ساتھ ذمہ داریاں بھی لے کر چلتے ہیں
ہاں کیا تمہیں یاد ہے ہماری وہ فلم والی باتیں ہم دونوں ہر نئی فلم دیکھنے کے بعد گھنٹوں اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے کون سا کردار اچھا تھا کون سا سین سب سے بڑھیا تھا کبھی کبھی تو ہم خود اپنی کہانی بنا لیتے تھے کہ کہ اگر ہماری زندگی پر فلم بنے گی تو اس میں کیا ہو
ہاں یاد ہے اور تم ہمیشہ بولتے رہتے تھے کہ میری فلم میں ہیروئن بنوں گی اور تم میری ڈائریکٹر ہ گی تم بھی تو مجھے بہت بڑے بڑے سپنے دکھاتے تھے
ہاں کیونکہ مجھے ہمیشہ اچھا لگتا تھا کہ تم کچھ الگ کرو گی سمارے اندر ہمیشہ سے ایک الگ طرح کی سوچ تھی تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کہانی ڈھونڈ لیتی تھی پشپجغس
پگوسع ہاں اور تم ہمیشہ میری ہمت بڑھاتے تھے شاید اسی لیے ہماری دوستی اتنی خاص ہے ہم دونوں الگ ہے ہماری سوچ الگ ہے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں ہ
ہاں یہی تو اصلی دوستی ہوتی ہے ہر سمے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہوتا کبھی کبھی سالوں بعد بھی وہی اپنا کن محسوس ہونا ضروری ہوتا ہے
یہی تو اصلی دوستی ہوتی ہے
شرپسرج
ویسے اگر ہماری زندگی پر سوچ میں فلم بنے تو اس کا نام کیا ہوگا
دو سہیلیاں اور ہزاروں یادیں کیسا رہے گا
ہاں بہت اچھا رہے گا
اس
لیکن میں اس میں ایک چیز ضرور جوڑوں گی دو سہیلیاں ہزاروں یادیں اور کبھی ختم نہ ہونے والی باتیں
ہاں کیونکہ ہماری باتیں تو سچ میں کبھی ختم نہیں ہوتی دیکھ ابھی اتنے سال بعد ملے ہیں اور پھر بھی لگا لگ رہا ہے جیسے کل ہی بات ہوئی تھی
ہاں پتا ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہماری زندگی کتنی بدل گئی ہے پہلے ہم سوچتے تھے کہ بس اچھے نمبر آ جائے پھر کالج مل جائے پھر نوکری مل جائے لیکن جب وہ سب مل گیا تو من بھی ایک خالی فن سا کیوں رہ کیوں رہا ہے شاید اسی لیے کیونکہ زندگی صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں راستے میں جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں وہی اصلی زندگی خوشی دیتے ہیں
ہاں تم نے بالکل صحیح کہا مجھے بھی کئی بار لگتا ہے کہ ہم سب کچھ پانے کی کوشش میں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں سچ میں خوشی کر دیتی تھی جیسے بنا وضا ہسنا دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانا اب تو ہر چیزوں کا ح صاب ہوتا ہے سمے کا بھی بھی اور بھاوناؤں کا بھی جپسذسغغس
ج
بہار کی اوج عا رہی ہے
ہاں تم نے بالکل صحیح کہا مجھے بھی کئی بار لگتا ہے کہ ہم سب کچھ پانے کی کوشش میں ان چیزوں کو بھول ا جاتے ہیں جو ہمیں سچ میں خوشی دیتی ہیں جیسے بنا وجے اسنا دوست کے سھ گھنٹوں بیٹھنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو ج جانا اب تو ہر چیز کا حصہ ہوتا ہے سمے کا بھی اور بھاوناؤں کا بھی
سچ میں ویسے مجھے یاد ہے کالج کے دن ہم دونوں کتنے شرار شرارتیں کرتے تھے وہ کین تین میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرنا پھر کلاس مس ہونا کر بہانے پر بنانا کتنی بار ہم نے سوچا تھا کہ اب س اھر جائیں گے لیکن اگلے دن پھر وہ ایسا ہی کرتے تھے ہم
ٹھیک ہے چلو پھر ہم نیکسٹ ویک مل کے بات کرتے ہیں ویسے تم نیکسٹ ویک فری ہو نا
ہاں میں پھرری ہوں میں آپ کو بتا
ہاں ٹھیک ہے تو تم مجھے کال کر کے یا میسج کر کے بتا دینا پھر ہم مل کے بات کریں گے اوکے بائے
ٹھیک ہے بائے
ا ا